ہیلو وعلیکم السلام السلام علیکم
آپ ٹھیک ہو جی
ہاں اچھی سی گھر می سب ٹھیک ہے
ہاں جی سب ٹھیک ہے آپ کے گھر پ سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا اور کیا کر رہے ہو
میں بس ای ایسے ہی بیٹھا تھا گھر پی آپ کیا کر رہی ہو ویسے
میں نماز پڑھ رہی تھی میں نے اب ختم کی نماز
اچھا
ہاں ہاں اب میں نے بابا کا فون لایا یہاں پہ چارج میں بھی لگایا اور یہ کام بھی کر رہی ہوں
کرریے کرریے آپ مطلب آپ بابا کا فون آپ کے پاس ہیں
ہاں ہاں میرے پاس ہی ابھی یہ نا میری بہن اس پہ کام کر رہی تھی میں نے اس کو ب کر دو ادھر میری بہن کر رہی تھی اس پ کام میںنے جی
اچھا ٹھیک ٹھیک
ہلو آپ کیا کر رہیں
ہاں جی میں نے میں تو یہی اپنا کام کر رہا ہوں اور کیا کروں گا
یہاں کی بات بھی سنو نا
مجھے نا آپ کی آواز ہے اصل میں میں نے مطلب نا ابھی وائی فائی کنیکٹ کیا مسئلہ یہی ہے
اچھا ٹھیک
جی آپ کو آیا سمجھ مجھے نا ابھی وائی فائی کنیکٹ ہی نہیں ہے
اس کے بعد ن یہ کیا بولتے ہیں اس کو ہمیں دو ہی ہے بس
دو ہی بس
ہاں
ایسے پتا ہی نہیں چلتا ہے نا
نت کیا نت کیا
اچھا آپ مجھے یہ بتائیے
جی
مجھے نا ایان کال کر رہا ہے چھوڑی ہے اس کو فی الحال
کیو آز کیا اسکول ہے پات
ہ خار م نہیں ہوا
اچھا ٹھیک ٹھیک ویسے بھی میں نا یہ کیا بول رہا اس کو یہاں پہ یہ شور لائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بتاؤں گی یہاں پہ نا اتنا اتنی بارش ہو رہی ہے سیلاب جیسا ہے کسم سے یہاں سے لیکن سیلاب نہیں آتا ہے لیکن وہاں سے تو آئے گا ضرور میں نے پاپا کا فون چارج پہ بھی لگایا ہے اور میں کام بھی کر رہی ہوں اور مجھے نہیں پتاہ ہے تم کہاں گئے وہ بات تو الگ ہے لیکن اب جلدی آ جاؤ اور بتائیے کتنا بتاؤں میں آپ کو مجھے اگزام کی تیاریاں بھی کرنی ہے اوپر سے یہاں سے پتاہ نہیں دن میں اتنے لوگ باہر سے سنا یہاں سے یہ کیا بول تھا ہے اس کو بارش بھی بہت زیادہ ابھی بھی بارش ہو رہی ہے اور اب بارش اسٹارٹ ہو گیا مجھے یہ پتاہ ہے وہاں سے بارش پڑ رہی ہے یا نہیں لیکن آپ کو مجھے پتا ہی نہیں ہے آپ کو کہاں جانا تھا
ہاں جی اچھا مجھے پتہیا ابھی ہو رہی ہے وہاں پہ وہاں سے بارش
ویسے آپ کو کہاں جانا تھا
آپ میری باتیں سن رہے
اچھا مطلب آپ فون پہ باتیں کر رہے تھے
آپ کو میری آواز آ رہی تھی تو
ہاں ورنہ کہ آ رہی تھی تمہیں کیا لگا
کشمی کشمیی میں-
آپ کے ہاں آپ کے ضروری اب تھی کال اٹھانی
کیا بتا رہی ہو آپ میں نا کال پ بات کر رہے
وہی میں بھی بتا رہی اس کو ابھی کیا ضروری کیا بتاؤ میں آپ کو کسم سے
چلیے کوئی بات نہیں ہے
میں نے ویسے بھی پورا نہیں سنا لیکن آواز آ رہی تھی یہ کیا بتا رہا تھا
بتا رہا تھا باہر نکلو میں نے اس کو بولا مجھے کھانا کھا ہے جوا آپ لو-
لیکن آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے س نا-
تو پھر کیوں آپ نے جھوٹ بولا?
ہاں یہی ہو قسم سے کیا بتاؤں میں ا- چلیے چھوڑیے آپ-
آپ کو پت میں کتنا بتایا آپ میری آواز سن رہے تھے-
ہاں- ہاں مجھے آ رہی تھی آپ کی آواز-
میں نے کہ بز باتیں کری تھی ایسی بارش ہو رہی ہے-
ابھی-
ہاں-
سیلاب آئے گا آپ کو پتہ ہے ہمارے دریا پہ کتنا پانی ہے-
یہاں سے کہاں آتا ہے سیلاب وغیرہ-
اچھا-
جی-
اگر پورے کشمیر کو آیا پھر-
کیا پورے کشمیر کو-
پھر آپ کے آپ مطلب نا وہاں سے بھی آئے گا-
کیسے جب یہاں سے دو دو ہزار چودہ میں نہیں آیا اب آج کیسے آئے گا تب تو سب سےیادہ بڑا یہ آیا تھا-
بھروسہ نہیں کیا پتا آج سب سے بڑا سیلاب آ ہے-
اچھا- اچھا ٹھیک ہے آپ کے نا ایک اندھی زبان میں کاٹ دوں گی-
اتنی محنت لگتی ہے یہ کیا بولتے ہیں اس کو یہ ڈالنے میں یہ نا میٹنگ وغیرہ کرنے میں پیسے ضائع ہو جاتے ہیں- اور
اچھا-
سب کچھ خراب ہو جاتا ہے- اوپر سے ہم نے پرسوں ہی یہ مطلب کیا یہاں سے ٹھیک وغیرہ-
اچھا آپ مرنا کسی کو یہ پڑھی بے عزتی-
کیوں
ابھی گری ن چائے
ا اس نے وہ وہیں پہ دھویا پھر-
ساری ت
ارے نہیں مما کیم چائے گری-
پھر کس نے اٹائی ہے بہت-
لیکن ہمیں ہے نا شیت ڈال کے میٹنگ پہ وہ شیت پہ گر گئی لیکن اگر اب جلدی- جلدی نہیں اٹھاتی نا وہ جاتی نا نیچے-
ہاں ہاں- ہاں جی -جی اوپر سے ہے نا بہت دکھ ہوتا- جب نئی شیٹ پہ یہ چائے وغیرہ گرتی ہے-
ہاں- ہاں وات ن کیا-
جی-جی
اور بتائیے?
بس یار میں کیا یہ بتاؤں آپ بتائیے کچھ خاص-
آپ بتائیں وہاں سے کچھ نیوز وغیرہ آپ لوگ کے گھر میں صاف صفائی ہے کیا
مجھے بتا رہا تھا یہ ن اب اگر دو فٹ اور چلا گیا پانی پھر سے لاب آئے گا
وہ پاگل باتیں کرتا ہے سمجھ نہیں آتا ہے اس کا
قسم سے
وہ کر رہا ہے یہ کام وسے
بدہ
مجھے لگتا ہے وہ کر رہا ہوگا
چلے آگر کر رہاب ہوگا ہمیں کیا ہمیں اپنے کام سے مطلب ہے
ہاں ہاں ہاں ونک لیکن یہ دوسری والی کام ان کے پاس نہیں ہوگی مت ن
نہیں والے کسی کے پاس نہیں ہے میں نے بتایا میرا فرض تھا ان کو بتانا
جی جی
میں نے بتایا آپ کہاں میں ان کو روز روزار
لیکن اس نے کہ کب بتایا یہ بند ہو گئی تو یاد ہے
ہاں ہاں مجھے پتایا
ہ ہ اور آپ بتے ہم نے نا لیکن دو دن میں آپ نے دیکھا ہم نے دو دن میں چالیس لگ بگ یہ ختم اب یہ لگ آؤٹ نہیں کرنا ہاں جی میں اس کو میں اس کو میں اس کو بتا رہی تھی بہن کو اب یہ لاگ آؤٹ نہیں کرنا میری بہن کو ہاں ہاں ویٹ ویٹ نہیں نہیں یہ نہا بول رہے جو اس کو ہے نا اکاؤنٹ اپنے فون میں وہ میرے پاس سے جو اس کو اکاؤنٹ ہے نا
ہاں
یہچغے جو اس کو اکاؤنٹ ہے اس کو پروفائل ٹاسک کے بنا جب لاگ آؤٹ کرتے ہیں نا
اچھا
تب وہ اکاؤنٹ غائب ہو جاتا ہے
ہ
اس کو دو بار ہو گیا اب میں نے اس کو بتایا فی الحال لاگ آؤٹ نہیں کرنا یہ اب بتا رہی تھی یہ فون میرے پاس تو میں ٹسک کروں گی اب اس کو اوپر سے ہی مطلب نا تبھی کال آئی کسی کی یہ بھا گئی
اھا اچھا ٹھیک یہ کوئی بات نہیں
جی جی
وہاں پہ کون ہے ا بھائی
کوئی بھی نہیں
آپ نا یہ اگر یہ ٹاسک ہوئے نا بد
ہاں
ابا ا لوگ اوٹ کر رہ نا
اوکے
میں نے بتایا رو کوٹ کرنا ٹھیک
ٹھیک ہے ٹھیک ہے
ٹھیک ہے
جی جی
کوئی بات نہیں میں کروں گی تو نٹ ہاں یہ نہا جان ابھی سو رہی ہے
سو رہی ہے
یہ سو رہے لیکن میری دادی کچھ پاگل ہے اس کو نیند میں بتا رہی ہے گھر جاؤ گی اس سے مطلب نا روئے گی
یہ کب سوئی ہے جان
ا جب میں سوئی لگ بھگ جب آپ جم‌نکلے نا
ہاں
برابر طبی
اچھا ایک مت کرو اس کے ساتھ کیا ہو اپنے دوست کو لیٹ پھر آپ کو
میں نے بھی وہی بتایا اس نے نیند میں کسی کو بلایا میری دادی اس کو بتا رہی ہے نیند میں ہی گھر جاؤے میں نے اس کو بتایا مت بتاؤا اس کو یہ نا تھوڑا پھر کرے گی وہ یہ ہ یہ وہ ہنس رہی ہے آپ کو پت ہے اس کو مجھے لانا ہے چپس اور کنڈر جو ے ہاں کنڈر جوے اور چپس مجھے لانا ہے ابھی لاؤں گی اور آئس کریم بھی لاؤں گی یہ میرا مانتے ہیں نا یہ باپ پپا بھی کھاتی ہے یہ چائے بھی پیتی ہے اس کو میں چپس بھی لاؤں گی کندر جوے بھی لاؤ گی
ہاں جی ہاں جی
وہ اتنی خوش ہو گئی نیند میں قسب سے وہ ہنس رہی ہے
کیا ہو مزا کرتی اپ اس کے ساتھ کیا ہو
نہیں میں لاؤں گی قسم سے سچ میں ابھی لاؤں گی کسم سے اس کو اتنا کیا ہے اس کے لیے تو مجھے پیسے ہی پیسے ہے
ہاں جی ہاں جی مجھے پتا ہے
ہاں اس کو میں نے دن میں بھی ٹوینٹی کا لایا کل بھی اس کو لگ بھگ کنٹر ایک بیس کا چوک جب میں نے بتایا یہ روز یہاں پہ کی اچھا لاتی ہے ہلو اپ نے اس کے بعد پہلے وائی فائی کنیکٹ کرنا ٹھیک ہے
ٹیک ہےٹیک
ہاں اس کے بعد میں تھوڑا نا اس کے ساتھ ایک دو منٹ دوں گی کنٹر جائے چاکلیٹ اور وہ جو بچوں کے لیے وہ آتا ہے نا سا وہ بدان جیسا
جی جی مجھے پتاہے
اب میں اس کے بعد آپ کو ایک دو منٹ بعد کال کروں گی کیونکہ میں اس کو تھوڑا نا کھیلوں گی اس کے ساتھ کیونکہ کیونکہ ا نہیں سے کیونکہ نیند سے ابھی اٹھی نا میری گڑیا
جی جی چلیے
یہ مجھے بول رہے کس کو بول رہے ہو کیا میں سیرے کال کروں گی ٹھیک ہے
تو
ہلو ہلو